کہ نہیں کرنا ہیلو وعلیکم السلام کیسی ہیں
بس آ بدائی ہی آ کہتے ہیں خم گور میں
اور سب ٹھہری کا سب اللہ کا رحم ہے اللہ کا
اچھاچ ب ہے
اور بتائیے قرآن شریف پڑھ لیا آج آپ نے
ار شریف بھی پڑھی ہم نماز ہی پڑھی ہے جمما س نا سارے نائے ہیں پھر سمیت کل
تو اچھا ہے میں ہفتے میں بس جما آتا ہے اپ نہا تو لیتی ہیں کم سے کم
جی جی توا نہانا ہی پڑتا ہے نا پھر اس ست نہائے ہم سارے بچوں کو ہم نےائے آ سب کو نلاایا ہے
بہت اچھا ک اور بھی تائیں
بس آم کا پیڑ لگا ہوا ہے سامنے ایک کیلے کا پیڑ بھی لگا ہوا ہے ب تو کیلے آتے نہیں ہے جوہ نا وہ کسی نے کاٹ دیا پیڑ
ا ہو بتائیے کہے کا پھر تو کاٹنا بھی تو یہ پپ دیتا ہے اللہ
پد ج
اورو
ساری تو دکانیں بن رہی ہیں مال وغیرہ بن رہے ہیں پر کئی ان نے نہا آدھی دکان بنا کر چھوڑ دی ہے مط پیسے ختم ہو گ گ کیا ہو گیا وہ آ ہی نہیں رہے مت قریب
پیسے ختم ہو گؤ گے بچاروں کے
ہاںم ہو گیاچھ ب وہ چار دکانیں بنی ہے وہ تو صیح سے نہیں بنی ہے
او ہو
سسہ بھی ہوا ہے پینٹ وغیرہ ہوا ہی نہیں ہے کچھ بھی تو جانے کا راستہ بھی نہیں بیا دو کس جائیں گے
ارے ریٹ بڑا ہی خراب کام ہو گیا کم پ شام کونچ کیا بنا رہی ہیں آج
مری م ستا
ہی
ن کے سابو ڈال
اچھا اچھا بہت اچھی بہت ہی بہت ہی بڑھیا لگتی ہے ہمارے کو اس کا ذائقہ بہت
نہیں مج نہیں اچچ نکتی
م کا
اس کو بھگو کر کھانا
نہیں نہیں من کا بھی ڈال گ تھا چاول بنائیے بہت ہی بہترین لگتی ہیں
ر دال چاول کھائے آج ہم دوپہر میں بھنڈی بنائی تھی تو ہماری شہزادی بھنڈی کھاتی نہیں ہے ان کو چاول ان کے لیے ہم نے م کی دال اور چاول الگ سے بنائے
ا اچھا مونگ سابوت دال نے جو ہے نا اس کو بھگو کے نا پھر بنائیے اور اس کے ساتھ نا چاول ہی بنائیے ہوی روٹی اچھی نہیں لگتی ہے اس کے ساتھ
اچھا
بہت مزے کے لگتے ہیں اس وقت
ہاں تو اچار ہم نے اس اچار ڈالا ہی نہیں ہم
تھوڑی پوشٹک ہوتی ہے وہ ڈالنا بہت پوشٹک ہوتی ہے
ن م تو کچے کاا نا اس کو صبح میں بو دیتے ہیں اور شام تک وہ بھیگی رہتے ہیں پھر اس ہاں پھر اس کو دال کو دھو کے نا پھر اس میں پیاز ٹماٹر ہری ک نیمبو ڈال کے میسی ہی کھاتے جی جی جی
ہوں ہ
بہت اچھے لگتی ہیں جنہ د تو وہ دیک گی زدہ
ہاں کوئی بات نہیں کسی بھی فارم میں کھانی چاہیے اگر آپ اس فارم میں کھا لیتی تو وہ بھی اچھی بات ہے
جی کبھی کبھی اس کو صبح بھی ہو جتے ہے شام کو اس کو مکسی میں گرائنڈر کر کے نا ہلکا نمک ڈال کر اور ہلکا ساب اچھا ہے تو ٹماٹر ڈالتے ہیں ہلکی بار کاٹ کر تو ایسس کر چیلا بنا دیتے ہیں
اچھا
ہاں
ہمارے بچے اس طرح کی چیزیں کاتے نہیں ہیں تو ہمارے کوئی بڑا اچھا پر ہمارے بچے جلدی سے کاتی ہی نہیں ہے ای چیز
جی میں چال دک اچار بڑا پسند ہے پر ہمارے یہاں اچار ابھی ڈلا ہی نہیں ہے
اچھا اچار ہمارے یہاں بازاروں سے بھی اچھا مل جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں سوم ب سوم بازار لگتا ہے نا
جی
تو وہاں پہ بازار کا اچار لائے تھے بہت ہی بڑھیا بہترین اچار نکلا وہ
ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں تو اچار ڈالتے ہیں گھر پر نہ فک نا ہمارے تو چار ڈالتے ہیں گھر پر پر ہم نے ڈالا نہیں ہے اب ڈالیں گے جولائی میں اگست میں آتی ہے نا ہم بھی اور نمبو گاج آب ھر بھی ڈال لیتے ہیں ہمارا ختم ہواتا ہے نمو کا چار گلنے سے پہلے ہی ہے ہمارے جو
جا آویں بھی نمو کے ڈال کے ریسپی دیجی آپ ڈالتی ہیں آپ امی جان ڈالتی
میں بتایا کہ وہ نیمبو کو کاٹتی ہے چار ٹکڑوں میں کت میں جتنے میں س نمک ڈال دی ہیں سفید تھوڑا کالا تھوڑی کالی مرچ تھوڑی لال مرچ ڈال دی ہیں اور تھوڑی چینی ڈال کے اس کو مکس کر دیتی ہیں
تو کھٹا میٹھا بناتی ہوں گی وہ جد
یہ
اچھا اچھا
آنا شروع کر دیتے ہیں جب تک وہ کرتا ج سے دو تین سواری رہتی ہیں بس
اچھا اچھا
کتنا کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم جب گلے ہو تبھی کھائیں گے
ہ اچھا اچھا امی ایسیے کال ت جی نہا گلا
یہ سب کھ رک بنا گلا وہ بڑھا کھ لیں گے وہ چل پ دے
کون
مارے
شوہر
اب شوہر سب ساسو امی ساسو ابو
ہائی ہائی بنا گل ہی کھا لیتے ہیں
ارے گللتے آتا ہے وہ جب دھوپ کھڑی ہوتی ہے اور کتنے دن کو گلتا ہے تو
پتاہ کر لیجے گا انسان ن کہ کانا
والی بات ہے لوگ ایسے ہیا گلنے پہ آئے گا دو فڑی ہوتی کبھی کیا کر کھا لو اس کو بھی
جرا پتا کرت تو کرنا بھی شادی سے پہلے کی انسانوں نہیں خاند مطلب ری کسی اور اس کی شادی ہو گئی ہے کہ
کھا ش کر دتے
ہاں وہ کھلکا کچا رتا وہ تو وہ پھینک دیتے ہوں گ تھوڑا سبر کر ہی کھا لیں شلکا کا شلکا ہی تو کھانے کی چیز ہوتی ہے
اسے اپنا دیپا تھوڑا الگ کر دیتے ہیں ہم نے کہتے ہیں اس کو کوئی ہاتھ نہ لگایا اس کو اپنے روم میں ہی لے آتے ہیں
صی بات ہے اور کیا کسی نے محنت کری ہے تو ایسے خراب م م کچھ ضایا نہیں کرنا چاہی نا کسی
ہاں کالا کرتے ہیں پھر ہم آتے ہیں
اچھا اور بتائیے
جا ہم پھر من دتے کہ جن تو سد منہی ہوتا ہے سف بھی کٹ ہوتا ہےک کے بھی ج ک گیا وہ
شیتان ٹائپ کی لگتی ہے دیتی دیتی نہیں ہے شیتانی ہی کرتی ہے بچپنا بہت ہے آپ کیندر بھی بھی
چیز چز
خالی اوج عا رہی ہے ہاں ایسے لوگ ہمنا بھی پسند نہیں ہیں جو اپنی کا کے دوسر کے منی ار اکیل چلا کوتے اپنا خالے د دوسریے مہی نہیںیا دکھتے ہیں
اپنے کچا کے بارے دوسروں کو بتایا ہے اس کو کاے دو
صحی بات ہے اور کیا
ا دیتے ہیں جو کاندا کھاتے ہیں اھر اپنا کھانا اپنی ایک دو کھلاڑی کٹتے ہیں باقی رکھ دیتے ہیں
صحی ہے سی سحی جا رہی ہ بالکل سحی کر رہی ہیں ہمارے یہسے مط نہیں لوتے ہم مطنا بھی دوسرے کو پج گی تو آکھ اورورم بکی و جاتے ہماری آات اتنی خراب ہے کہ ہم اپنا ہی رسہ دوسر کو دیکے خود بھوکے رہاتتے پھر کوستے ہیں اپنے آپ کو جب وہ آدمی پھر میرے ساتھ بدماشی کرتے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا آ ممی تودر نن ہے
آپ سنے نہیں کرتے ہو
ہمیں ہمیں ہمیں کو سدھرنا ہمارے کو سدھرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے
ہم تو اپنا حصہ نکال لیتے ہیں ہم کوئی چیز بھی ہے نا ہم چار چوٹ پانچ چوٹے کا ج
کیا فرمایا آپ بھی کٹ گیا آواز کٹنی جروری سننے والی بات ہی بتائیے دوبارہ
ے ہے نا پانچ چوٹ کرتے ہیں کیکہ ہمارے یہاں پانچ فیملی ممبر ہے نا اب جو فیملی ممبر چیز نہیں کھانا اس کو چار چٹوٹے ہوں گے ملے گا سب کو بار کے
ہمیں سن ہی دیا کہ آپ اس بندے کے چار وٹے کر تبھی ہمیں دوبارہ دوہرانے کو کہ آپ کو کیونکہ ہمیں یہ سنا دیا کہ اس بندے کی چار وٹی
چار چوٹے کرتے ہیں نا اب ہمارے ابو جن کہوں کھاتے ہیں تو ہمارے ابو جن چار چوٹے ہوتے ہیں
اچھا اچھا
یہ اگر ہم کہیں گے اپنی امی جان سےپوجان نہیں کھائے گا بولتے یہ پوجن کائیں گے کھیں گے انہ کھاادیا مریں کے لیے ہم بد میں مجھے اٹاتے نہیں ہیں پھر اس کے پرا ک کر د آ ہم کہتے بھی سارے کھاؤ ا نہیں کھائےیں گا کھائیں گے کاؤ سارے
اللہ کا فضل کر بندے کتنے ہیں تو ٹوٹے آ کی بندے خدا کے فصل سے پانچ ہیں تو پھر آٹھ آٹھ ٹوٹے کس لیے
کرتے ہیں نا اب ایک بندہ نہیں کا رہا ہے اب اس کی بد گ چیز اب وہ کہے گا میں کھاں وہ کہے گا میں کہوں سب چیزیں رہے گی اب اس کے چار چوٹ سوں گے تو سب ت مل جائے گانی رہ گ ہے مجھا لا
او ہوو بڑی یہ آپ کی تو بہت ہی کٹھنائیاں ڈال رہی ہیں آپ کی امی جان نے آپ کی زندگی میں
کانا ہم کہتے ہیں کہ سات سو سات سو بول گئے وہ بولتے ہیں ن س آات سو ابو کھائیں گے ابو کھائیں گے ابو آپ کو جو ڈرنک ونک کر رہتےے تو وہ کھاتے نہیں ہے اور پھر رات وہ دوپہر کے چیز رات پڑی ہوئی ہوتی ہے ہمب سب نے اپ نہیں کا لے سب چھوٹے پوتی ہے
خالی اوج عا رہی ہے آپ کی کہانی سے سچی میں ہماری کہانی سے بالکل ملتی ہے ہمارے ابو جان بھی ایسے کرتے تھے ہمارے ساتھ ب جان وہ بھی شام کے ٹائم توپہیر کے ٹائم میں کر لیتے تھ
ہ ماتے گھر میں بھی ایسےپا بہت
خالی اوج عا رہی ہے اب ابو جان کی چیز جو پڑی اس پہ نگاہ سب کی ہوتی ہے کون کھائے گا کون کھائے گا پھر میں سوچیا یہ لڑائی ہی رہے کے ٹوٹا ہی کر دو تو چٹوٹے کر کے سب کی پلیٹ میں لگ دیتی ہوں
صحیحیحیح کرا آپ نے بالکل بہت صحیح آپ کس جیسے سسرال ملے ہیں نا اس حساب سے آپ بالکل پرفیکٹ بو اس گھر کے لیے پرفیکٹ ہوا م ہوا آپ نے
سما کیاے
جی جی بالکل صحی کر رہی ہیں بالکل ہی صی کاش ہم آپ کی ارد گ گرد گرد لے رہے تھ بڑا تو ب کچ سیکھ لیتے آپ سے
چلیے ٹھیک ہے آپ کو کال کرتے ہیں بعد میں
ا
لاب تک کلو
ٹوٹو کے چکر میں پت ہی جلاج
آفظ
تریز